السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں شکر اللہ کا
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے لیکن تمہارے بغیر دن بہت پھیکا گزر رہا ہے
اچھا ایسا کیا ہو گیا
ایسا کیا ہو گیا آخر گھر والے ایسے ہی کام کرواتے کروا رہے ہیں
اچھا ٹھیک اور بتاؤ موسم کیسا ہے موسم
موسم تو ابھی یہاں پہ بارش پڑ رہی ہے
ارے یہاں پہ بھی تو بارش ہو رہی ہے اچھا ابھی تو بڑا ہی مزہ آیا ہوگا
نہ مزہ تو ہے بارش میں زیادہ مزہ نہیں ہے
ٹھیک ٹھیک
انسان انسان گھوم نہیں سکتا ہے پھر
صحیح صحیح اچھا کزن کی شادی ہوئی پھر
نہیں ابھی کہاں
کب ہے اس
مجھے مجھے لگ رہا ہے تمہاری شادی کی تیاری تو نہیں شروع ہو گئی ہلو
ہیلو ہیلو
ہلو آپ کی
نہیں نہیں ابھی تو میری دسمبر میں ہے مجھے ٹائم ہے ابھی
یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے ہر گھر کی کہانی ہے
اچھا اچھا باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے
ہاں شکر اللہ کا انٹی ٹھیک ہے ہاں ہاں وہ ٹھیک ہو گئی اس نے کچھ بولا تھا بخار وخار ہوا تھا کچھ
نہیں اب اس کی طبیت ٹھیک ہے
اچھا چلو ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئی ہے
اور
اور کیا چل رہا ہے زندگی میں
بس زندگی میں مزہ ہی مزہ ہے
او پھر تو آپ بہت ہی خوش ہوں گے جب آپ کی زندگی میں مزہ
جو جو سنگل ہے اس میں مزہ ہے شادی شدہ ابھی جس نے شادی کیا ہے تو جس نے شادی کیا ہے تو وہ ابھی برباد ہے
برباد ایسا کیا ہو گیا یہ کس نے برباد کر دی زندگی
جب لوگوں کے پاس کام ہی نہیں ہے پیسہ ہی نہیں ہے
صحیح صحیح کہا آپ نے
جہاں پیسہ ہوگا
ہاں
وہاں انسان کا سکون ہے
نہیں لیکن ہمیں پیسے کو زیادہ ہمیں پرورٹی نہیں دینی چاہیے نا پیسے کو زیادہ پیسے ضرورت ہے لیکن
اس وقت لوگوں کے سامنے اتنا ہی ہے صرف پیسہ ہونا چاہیے
اچھا تو تبھی آپ اس پہ ہو ہیں نا
نہیں نہیں ایسا تھوڑی ہے اس پہ تو ہم اپنا ورک کر رہے ہیں اس پہ اپنا ورک کر رہے ہیں ہم
ٹھیک ٹھیک تو بڑھیا
اور سنا سبزی کیا بنائی
سبزی تو میں نے آلو بنایا اور مجھے چکن تھا
اچھا
ہاں اور آپ نے کھانا وانا کھایا
ہاں کھانا کھا لیا
چلو ٹھیک ہے صحیح ہے
اور
اور شکرالا کا بس باری ہو رہی تھی ہم نے یہی سنے کہ بیٹھ یں گے موج مستی کریں گے اور ویسے آج سنڈے بھی ہے آج کہیں جانا بھی نہیں تھا
اچھا ٹھیک ہے بھائی آئے پھر
نہیں نہیں ابھی نہیں آیا وہ وہ شام تک آئے گا بالکل بالکل
اچھا ٹھیک
اور باقی سب وہاں سب ٹھیک ہے اچھے سے
بس شکر شکر شکر اللہ کا
اور کیا حال چال ہے آپ تو کچھ بتا ہی نہیں رہی ہو
نہیں جب آپ بتائے گا تو میں اس کا جواب دے دوں گا
نہیں ابھی بتاؤ نا کچھ میں کیا بتاؤں گی خال لی ہی سے
نہیں تو کیوں جو آپ بولے گی میں اس کا جواب دینے والا ہوں
میں بھی جواب بولو میں بھی اس کا جواب دینے والی ہوں آپ بتاؤ
اچھا بولو آپ کی فریج میں ا بھیھی کیا ہے
فریج میں م میرے پاس فریج نہیں ہے
مجھے لگ رہا آ پ کے فرج میں ابھی قربانی کا گوشت ہوگا
ارے نہیں نہیں وہ کپ ختم ہو گیا قربانی کا گوشت
مجھے لگ رہا ہے
نہیں نہیں وہ تو کب کب ختم ہو گیا ہم تو نہیں رکھتے ہیں نا وہ فریج میں ہم تو تو انہیں دنوں وہ ختم کرتے ہیں
اچھا ٹھیک
ہاں بالکل کیونکہ وہ اگر زیادہ تر فریج میں رکھیں گے تو پھر وہ سواد نہیں ملتا ہے نا
بالکل صحیح ہے
ہاں سری
اچھا آپ کا فیوریٹ ڈش کون سا ہے
میرا فیوروریٹ ڈش ہاں ہاں میرا فیورٹ ڈش ہے فرینچ فرائز ہے میرا فیوریٹ ڈش
اچھا ٹھیک
بالکل آپ نےکھایا ہے
سبزی کون سی آپ کو فیوریٹ ہے
سبزی میری مجھے ٹمیٹو پسند ہے
اچھا ٹھیک
بالکل بالکل
مجھے ٹماٹر پسند نہیں ہے
اچھا ٹھیک ہے اور مجھے بتاؤ مو موسم موسم کیا تبدیلی ہوئی یہاں پہ تو کچھ عجیب سی تبدیلی ہو رہی ہے موسم میں ہے نا
ابھی ابھی ایسی بارش پڑ رہی مجھے لگ رہا ہے یہاں باڑھ آئے گا
اچھا اتنی بارش ہو رہی کہ بھاڑ آنے کا خطرہ ہے
ہاں ہاں بارش یہاں پہ بہت پڑ رہی ابھی
اچھا ٹھیک ہے وہ یہی بول رہی ہوں نا میں کہ یہ جو موسٹ اتنی تبدیلی ہو رہی ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی جب بارش پڑنی ہوتی ہے تب پڑتی نہیں ہے
ہاں
کچھ عجیب سا یہ ماحول یہ تبدیلی آ رہی ہے موسم میں
یس یس یس
بالکل
باقی ابا ٹھیک ہے امی بھی ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا اور بتاؤ آپ تیاریاں وغیرہ کی آپ نے شادی کے لیے
شادی تو میں کرنے والا نہیں ہوں
کیوں نہیں کرنی ہے
نہیں نہیں ابھی مجھے ٹائم ہے شادی میں
اچا ٹھیک ٹھیک چلو اچھی
اچھا آپ کی سہیلی ٹھیک ہے
وہ بھی ٹھیک ہے شکر اللہ کا اس اس نے بولا تھا اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا نہیں نہیں ابھی اس کو ٹائم ہے
مجھے لگ رہا ہے اس کی اس کو زیادہ شادی کی فکر ہے
بالکل بالکل شادی کی فکر تو ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے تو سنا ہوگا شادی سے تو ایمان مکمل ہوتا ہے نا کیونکہ آج کل آج کل کو پتہ ہی ہے آج کتنی خرابیاں ہو رہی ہے آم کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا سننے کو مل رہا ہے انسان اگر جلدی شدی کرے گا تو مجھے لگتا ہے ان چیزوں سے بچ جائے گا
بات صحیح ہے
بالکل بالکل یہ تو ویسے پتا ہی ہے کتنی کیا کیا کر رہے ہیں آج کل لوگ
ہ
پیس آپ تو دیکھ رہی ہوگے کیا کیا چل رہا ہے آج کل حالاتوں پہ
جو شادی کرتا ہے وہ تو سکون سے بیٹھتا ہے
بالکل بالکل بھائی اسی لیے تو شادی تو بہت ضروری ہے اسی لیے میں زیادہ تر فوکس شادی پہ ہی کرتی ہوں
بالکل بالکل صحیح
اور ویسے میری شادی جو ہو رہی ہے نا ہونے والی ہے نا ڈسمبر میں آپ کو بلاؤں گی اس دن آپ آئیے گا آپ کو انوائٹ کروں گی بالکل بالکل
ٹھیک ہے
بالکل
ائیں گے انشاء اللہ
ضرور ضرور لے کے آنا اور ممی کو بھی ساتھ لے کے آنا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ
بالکل
باقی
باقی میں ٹھیک آپ بتائیے آپ کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں کیسی چل رہی ہے زندگی ہاں بالکل اسی لیے تو میں خوش ہوں اسی لیے تو میں اپنا کام کر رہی ہوں
آج آپ دن بھر فری ہو صبح گیارہ بجے نیند سے اٹھی
بالکل بالکل
نماز پڑھی صبح
صبح تو سویرے پڑھی چار بجے پھر سے سوئی تو گیارہ بجے اٹھی بالکل بالکل
چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے
بالکل اور یہاں پہ نا ابھی بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے کیا کروں
بارش وہاں پہ بھی ہے
ہاں تو آپ نے بولا ہی نہیں اپنی زندگی کے بارے میں آپ کی زندگی چل رہی ہے کیا کر رہے ہو
میری زندگی اچھی سے چل رہی ہے ان شاء اللہ میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں میری اپنی میری اپنی
کون سی گاڑی چلا رہے ہو آپ
میری اپنی گاڑی ہے کون سی والی لوڈ والی گاڑی ہاں لوڈ والی گاڑی وہ نام کیا ہے اس کا ٹاٹا موبائل
اچھا ٹاٹا موبائل ہے آپ کے پاس
کے بس اچھی بات ہے تو انسان کمانا چاہیے ہے نا حل طریقے سے اپنے پیٹ کے لئے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے بالکل بالکل نہیں لیکن حلال طریقہ ہونا چاہیے تو اتنا بھی گرنا نہیں چاہیے انسان بالکل صحیح
بالکل نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے
بالکل بالکل
ایک
اتنا تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے بالکل صحیح
جی
باقی سب
باقی بس ویسے آپ کی سات بات ہوتی رہے گی انشاء اللہ آپ تو مجھے لگتا ہے کہ
ہ
ہماری جو کنورسشن ہے یہ آگے چلتی رہے گی
انشاء اللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے
ہاں ہاں ضرور آپ کو تو دعاؤں میں یاد رکھیں گے ہمیشہ
دعا میں یاد رکھے
بالکل بالکل آپ بھی رکھا کرے دعاؤں میں یاد ہمیں
مجھے یاد ہی رہے انشاء اللہ یاد ہے انشاء اللہ یاد ہے
بالکل بالکل ہر کسی کے لیے دعا اچھا چلو شاید گھر والے بلا رہے ہیں کھانے کے لیے
چلو ٹھیک ہے بعد میں کال کریں گے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے